ہلو
السلام علیکم وورحمۃ اللہ
ہاں وعلیکم السلام سب کیسے کہ رہی ہو
الحمد للہ اللہ تعا لا کا شکر ہے آپ ٹھیک ہو
جی الحمد للہ سب اللہ تعا لا کا کرم ہے سب کہہ رہیے تھے یہاں پر میں نے آپ کو فون اس لیے کیا کیوںکہ آج صبح میں نے آپ کو پارک میں تیز سے چلتے دیکھا کیا آپ روز واک کرنے جاتے ہیں
ہاں ہاں الحمد للہ
جاتا ہوں واک کرنے ایکسرسائز کرنے واک کرنے چلتا ہوں پائیدل ہی چلتا ہوں زیادہ تر میں
جی جی بالکل بالکل صحیح ہو ماشاء اللہ بالکل صحیح کرتے ہیں آپ تو مطلب میں بھی ہے نا پچھلے کچھ سالوں سےا رسوبا لگ بھگ چالیس منٹ کا واک کرتی ہوں اس سے کیا میری بھی صحت کافی بہتر آئی ہے تو میں نے تبھی آپ کو وہاں پر دیکھا کہ ارے یہ بھی آتے ہیں یہاں پر
بالکل بالکل بالکل آپ نے دست بات فرمائی واکنگ یعنی پائیدل چلنا ایک بہت آسان سستا اور صحت مند
صحت مند ایکزرسائز ہیں اگر ہم دیکھیں گے واکنگ کا جو ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے جب انسان روزانہ پیدل چلتا ہے تو اس کا بلڈ سرکولیشن بہتر بہتر ہوتا ہے اور دل زیادہ بہترین طریقے سے کام کرتا ہے سے ہارٹ اٹیک اور دوسرے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو سکتا ہے اسی طرح واقع بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور کولسٹرول کے ساتھ کو یہ سطح کو بہتر بناتا ہے
جی بالکل مجھے بھی مطلب واک کرنا مطلب پسند ہے اور مجھے سلاح بھی دی گئی کہ تھوڑا واک کرو تو صحت کے لیے اچھا رہتا ہے لیکن کبھی کیا جو آلس کی وجہ سے ہے نا شروع نہیں کر پاتے ہیں لوگ اکثر تو مطلب شروعات میں کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن جب عادت بن جاتی ہے تو پھر واک کے لیے بنا دن ادھورا سا لگتا ہے کہرے آج میں نے واک نہیں کیا تو چلو ابھی شام ہو گئے تو تو شام کو تھوڑا ٹہل کے آ جاتے ہیں پھر ایسا ہو جاتا ہے تو آخر واک کرنے کے اتنے سارے فائدے ہیں تو انسان کو واک کرنا ہی چاہیے تو سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ دل مضبوط رہتا ہے روز چلنے سے آپ نے کہا جیسے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے اور جسم میں پھرتی رہتی ہے جی جی اور انسان کو روز واک کرے اور ساتھ میں سنتلن کھانا کھائے تو دھیرے دھیرے وزن کم ہونے میں بھی مدد ملتی ہے
بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی میں بہت سہمت ہوں آپ کی بات سے اسی طرح دیکھے نا کیا ہوتا ہے آج کل پہلے کیا ہوتا تھا کچھ بھی گھر کے لیے کچھ بھی چیز سامان لانا ہوتا تھا یا میں ہم بھی جب کپڑے لاتے تھے تو ایسے ہی چاہتے تھے باہر سے آج کل انسان آلسی ہو گئے گھر پہ ہی سب کچھ چاہیے چاہے وہ شاپنگ ہو چاہے وہ یہ کھانا ہو کھانا بھی گھر پہ ہی بلاتے کیونکہ انسان چلنے مطلب اتنا آلسی بن گیا ہے کہ موبائل فون کی وجہ سے کہ انسان اب کو سب کچھ گھر پہ ہی چائے
جی اور جی بالکل اپنے درست فرما رہے ہیں آپ جب سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ آئے اور ایسے ایسی ایپیں آئی ہے کہ کہ ہم گھر بیٹھے ہی ا سارا کھانا ہے شاپنگ ہے سب کچھ گھر پہ ہی کر لے رہے ہیں تو تب سے انسان اور آلسی ہو گیا ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہی سب کچھ کر رہا ہے اور آج کل تو لوگ زیادہ تر مطلب آفس میں بھی گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں تو یہ وجہ ہے بھی ان کے کمر درد کی گردن درد کی اور موٹاپے کا شکار بڑ رہا ہے کر بڑھ رہا ہے ان کو اور واک ان سمسیا کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے تو یہ ان کو بھی ایسا واک کرنا چاہیے اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ واک کرنے سے دماغ بھی تازہ رہتا ہے کیا کیونکہ صوبح کی تازی ہوا میں چلنے سے تناؤ کم ہوتا ہے من ہلکا رہتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی طاقت بہتر ہو رہی ہے تو یہ بھی اچھا ہے نا میں اکثر ا کان کی وجہ سے مطلب یہ تناؤ محسوس کرتی تھی پر جب سے میں نے واک کرنا شرو کیا ہے نا تو تب سے مجھے بہت اچا اچھا بہتر محسوس ہونے لگا ہے
بالکل بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا جیسے کہ ابھی بھی آپ نے بھی بولا کہ وہ آپ سے کیا ہوتے ہیں اس سے موٹاپا کم ہوتا ہے مطلب مجھے لگتا ہے جسے ہم واک کرتے ہیں یا ایکسٹرا کیلری جو ہوتی ہیں وہ برن ہوتی ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے موٹاپا کام ہوتا ہے آج کل آپ دیکھ یہ سب کی جو ہے وہ فی ڈلیور نکلتا ہے کچھ بھی نکلتا ہے ہمارا میرا ایک دوست تھا وہ ایک سو دس کے جی تھا مطلب اس کو میں نے اپنے ساتھ لیا روز آپ نے بھی دیکھا نا مجھے پارک میں واک کرتے ہوئے میں جب وہ ایک سو دس ک اس اس کو اتنا فیٹی لیور بڑھ گیا تھا پھر میں نے اس کو صلاح دی میں نے بولا اب میرے ساتھ آؤ صبح صبح واک کرنے ایک وہ ایک ایک دو دو کلو میٹر نکلتا آج وہ اتنا فیٹ ہے وہ ایک سو دس کے جی تھا اب وہ ستھر کے جی ہو گیا ستھر کے جی وہ بولتا ہے اور مجھے دس کہ جی کام کرنا مطلب جتنا انا انان و اتنا فٹ رہتا ہے
جی جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے ان کو کتنا فائدہ ہوا وہ اک سے دیکھی ہے
بہت زیادہ فائدہ ہوا ان کو
جی جی جی جی وق سے تو فائدے ہوتے ہی ہے اور کیا بزرگ لوگوں کو بھی مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملب بزرگ لوگوں کو کو بھی واک کرنا چاہیے ہے نا کیونکہ دیکھیے وہ بھی مطلب ایسے مطلب ڈاکٹر کی سلاح لے لے پھر ہلکی ہلکی واک کرے تو بزگ بزرگوں کے لیے بھی ا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے ان کے جوڑوں کی جو حرکت بنی رہتی ہے اور جسم چست رہتا ہے ان کا اور بچوں کے لیے واک بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ موبائل اور ٹی وی سے تھوڑا دور رکھ کر پارک میں کھیلنے چلے تو ان کی عادت ٹالنی چاہیے نا کہ ان کو باہر کھیلنے جائے موبائل اور ان سے دور رکھ نا چاہیے تو اس کے ساتھ ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے
بالکل واکنگ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے روزانہ واک کرنے سے بلڈ جو شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے
اور انسولین بہتر طریقے سے کام کرتا ہے جو لوگ ڈائبٹیز سے ب بچ چاہتے ہیں ان کے لیے بھی واکنگ ایک بہترین عادت ہے دیکھیے نا ڈائبٹیز جو ہوگی وہ عام بیماری ہوگی آج کل آپ دیکھیے ہر ایک انسان انان ہر ایک انسان ڈائبٹیز سے مطلب گونج رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے واکنگ سے ان کی جو شکر ب شوگر لیول وہ کم ہو جاتی ہے اور جو انسولین ہے وہ بھی بہترین طریقے سے کام کر ہے اور اسی طرح ایک تو مجھے لگتا ہے واکنگ صرف ایک جسمانی صحت کے لیے ضروری نہیں بلکہ آپ دیکھیے کہ ذہنی ذہنی جو ہے ذہن بھی کیا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے ذہن ذہن کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے یہ جو اینزائٹی وغیرہ ہوتے ہیں ڈپریشن اس کو کم کرتا ہے مجھے
جی جی میں نے آپ کو کہا نا شروعات میں تناؤ کتنا دور ہو جاتا ہے اس سے میرا تو بہت ہی ہوا ہے واک کرنے سے اور پتہ ہے آپ کو صبح کا وقت بہت اچھا مانا جاتا ہے واک کرنے کے لیے کیونکہ اس سمے موسم تازہ ہوتا ہے لیکن اگر ہر طرف ہریالی ہوتی ہے لیکن اگر صبح ممکن نہ ہو تو شام کو بھی واک کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر صبح کی واک ہی اچھی رہتی ہے واک کرتے وقت ہے نا ہمیں آرام دائک جوتے پہننے چاہیے پانی کا دھیان رکھنا چاہیے اور اپنی طاقت کے مطابق ہی چلنا چاہیے شروعات دھیرے دھیرے کرنی چاہیے پھر قدم تیز کر رکھنے چاہیے جی شروعات آرام سے کرے جی جی پھر رفتار اور سمے بڑھا سکتے ہیں اپنے جسم پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے
بلکل بلکل اگر آپ دیکھیے ان سے جو واقع ان سے کیا ہوتے ہیں ہڑیاں اور جو ہمارے مسلذ ہیں وہ بھی مضبوط ہوتے ہیں اور انرجی انرجیٹک فیل انسان کو انرجی ملتی ہے بہت زیادہ اس سے انرجی بڑھتی ہے واکنگ سے انسان کیا محسوظ خوشگوار محسوس کرتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجھےگ ایسے جو نیند ہے آپ دیکھیے نا میں جب ہ شام کو بھی میں صبح بھی شام کو بھی میں واک جب میں کھانا کھانے کے بعد شام کو واک کر دو پھر پھر پرسکون نیند آتی ہے مجھے کیونکہ آج کل آپ دیکھیے بہت بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں نیند ہی نہیں کرتے ہیں صرف موبائل فون پہ رہتے ہیں نیند ہی بل بلکل ان کو نیند ہی نہیں آتے ہیں کیونکہ وہ آلسی بن کے ایک ہی جگہ بیٹھے تو نیند کیسے آئے گی جب وہ واک کرے گ یہ تھکیں گے تھوڑا تو تبھی تو پرسکوں کو نیند آئے گی ان کو میں اسی لیے صلاح دیتا ہوں موبائل فون سے بہتر ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے واک اپنے اپنے آپ کو ٹائم دے اپنے آپ کو وقت دے اور وپ کریں
جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے واک کرنے سے نیندے بہت اچھی آتی ہے نیمت واک کرنے کے والے بہت اس سے لوگوں کو رات میں بہتر نیند آتی ہے اور صبح تازگی محسوس ہوتی ہے یہ تو بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے میں کئی دنوں سے ہلو جی جی یہ بہت اچھی بات کی اور میں بھی کئی دنوں سے واک کر رہی ہوں نا تو مجھے بھی نیند بہت اچھی آ رہی ہے میری بھی نیند میں بہت فرق دکھ رہا ہے تو جی جی
بلکل آخر میں میں یہی کہوں گا کہ مطلب یہ جو واکنگ ہے اس سے میں نے یہی مطلب میں نے بھی میں بھی بہت ٹائم سے یہ واک کر رہا ہوں روز روز صبح صبح میں نے تو نہ نہ مجھے بلڈ پریشر ہوتا ہے نہ میں نے ڈائبٹیز دیکھی ہے نہ تو میرا وزن بھی ہے جو ہے کہ وہ برابر رہتا ہے اور میں انرجیٹک فیل انرجی ہمیشہ ہی جو ہے انرجیٹک ہوتا ہوں اور میری جو نیند ہے آپ کو آپ مطلب وہ بھی پرسکون آتی ہے مطلب آپ آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا امید ہے کہ ہم آگے بھی اسی طرح کسی موضوع پہ بات کریں اور یہ جو یہ ہم نے جو بات کی یہ آگے بھی پہنچے اور اس پہ اور لوگ عمل کرے
جی جی انشاء اللہ اللہ تعالی ہمیں صحت مند اور چست تندرست رکھیں اللہ حافظ